ہلو
ہلو
ہوں میری آواز آ رہی ہے
ہاں رہی ہے
بھیجایا چیک کریے
ہوں اوکے السلام علیکم سونیا تم آج کل بہت کم بات کر رہی ہو سب ٹھیک ہے
ہ وعلیکم السلام بس تھوڑا من بھاری رہتا ہے اس لیے چپ رہتی ہے
اوکے کیا ہوا گھر میں کچھ پرابلم ہے یا دل کا معاملہ ہے
دونوں ہی طرح کی باتیں سمجھ نہیں آتا کہاں سے شروع کروں یہ بڑھیا ٹاپک ہے
ہاں دھیرے بولو میں سن رہی ہوں
ہ اوکے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں کسی کو سمجھ ہی نہیں پا رہے اور کوئی مجھے بھی نہیں سمجھنا چاہتا
ایسا نہیں ہوتا بس صی لوگ ہر کسی کی زندگی میں نہیں ہوتے ہیں نا
ہاں صحی کہہ رہی ہو لیکن میں ہر رشتے میں دل سے جڑ جاتی ہوں دماغ سے زیادہ دل سے جڑ جاتی ہوں یہ میری بہت بڑی کمزوری ہے
ہوں شاید اسی لیے چوٹ بھی زیادہ لگتی ہے
ہ ہاں دیکھو ملٹا ہو گیا ہر انسان ہ ہ ہ کنٹینیو لے لو اس لائن کو بھی
ہ ار انسان ویسے نہیں ہوتا نا جیسے ہم سوچتے ہیں
ہ اب بھروسہ کرنا بھی تو مشکل لگنے لگا ہے نہ لوگوں پر
ہوں ہ پرھرو سا بند مت کروں بس سمجھداری سے کروں
تم سے بات کر کے تھوڑا سا ہلکا اچھا سیل ہو رہا ہے
میں ہمیشہ ہوں جب بھی من بھاری ہ تو بات کر لیا کروں
کاش سب لوگ تمہاری طرح سمجھتے ہیں
لوگ بدلتے ہیں لیکن ہمیں خود کو سنبھالنا ہوتا ہے نا
میں کوشش تو کر رہی ہوں خود کو مضبوط بنانے کی
اور تم بن بھی جاؤ گی بس خود پر یقین رکھو
ٹھیک ہے میں اب تھوڑا بہتر محسوس کر رہی ہوں
یہی تو دوستی ہوتی ہے
آج میں بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہوں من بہت پریشان لگ رہا ہے تبھی تم سے بات کیا کیا کرنا ہے
بس خود سے ہی لڑائی چل رہی ہیں
کبھی کبھی نہ ہم اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں
ٹوٹنا ضروری نہیں ہے پھر سے اٹنا طاقت ہے
ہوں دیکھیے آپ ہمیشہ اتنا صحیح کیسے بول لیتی ہو اتنا پازیٹیو اتنا اچھا اتنا تئیی
کیونکہ میں آپ کی فرینڈ ہوں نا اور تو میں سمجھتی بھی ہوں
مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو پریشان کرتی ہوں کیا
نہیں تم میری مطلب زندگی کا ایک حصہ ہی سمجھ لو
ہوں ہ سچ میم تمہاری تمہارے سے بات کر کے مجھے بہت بڑی ہمت ملتی ہے
ہ آپ کے ساتھ بات کر کے سب ہلکا لگنے لگتا ہے مجھے بھی
سی کہ رہی ہ تو مج کالج نہیں گئی کیا نیچے
نہیں ایکچولی آج تھوڑا مونڈ آف تھا تو چھٹی کرنے کا دل کیا تھا اس لیے م گئی
کیا ہو کوئی پریشانی نہیں کیا
ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے بس تھوڑا بورنگ فیل ہو رہا تھا تو سوچا آج ریسٹ کر لیتی ہوں
تم ہمیشہ سب اپنے اندر ہی کیوں رکھتی ہو کچھ مجھ سے شیئر کرو کیونکہ مجھ سے تو خوب سمجھاتی ہو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو تم
نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بس تھوڑا آج کل ٹینشن لگا رہتا ہے نا بس اسی کے چکر میں تھوڑا کبھی ایسا مڈ آف ہو جاتا ہے اس لیے
دیکھیے دیکھو جب تم ہمیشہ اپنے اندر کوئی چیز مت رکھا کرو کبھی کوئی چیز پریشان کرے تو مجھ سے سب کچھ شیئر کر لیا کرو اور اس کو دیکھ لو جو میں بھیج رہی ہوں
ہوں
نیچے سے کیچ کر لینا کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہے نا کہ ہم کوئی ایسے نہیں ہوتے کہ بس ہمیں صحیح لوگ چننے ہوتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہوتا تا ہے سامنے والے کو بھی دینا دیکھنا ہوتا تا ہمیں خود پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے سامنے والے پہ تو ہمیں اپنا سیلف ڈیسیزن لینا ہوتا ہے دنیا بڑی بیکار ہے تو اپنا سیلف ڈیسیزن یہ منی رکھتا ہے
ہوں
اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم غلط ہو بس تمہارا دل صاف ہونا چاہیے
ہاں کبھی کبھی لگتا ہے لوگ صرف اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں دوستی کم اور مطلب زیادہ ہوتا ہے
نہیں دیکھو ایسا نہیں ہے بہت سارے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں جو ہمارے جذبات کے ساتھ کھلتے ہیں یہ بات سچ ہے کہ فائدہ اٹھاتے ہیں رشتوں میں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں بٹ سب نہیں ہوتے ایسے ان میں سے کچھ لوگ ایسے آپ کی زندگی میں جو آپ کے ایموشنس کو آپ کے جذباتوں کو سمجھتے ہیں آپ کو دل سے سمجتے ہیں تو ان کے سھ آپ پرابلم کو شیئر کر س ہیں نا تو تم میں ا تماری اچھی دوستوںج اس سے اپنی پرابلم ک شیئر کرلیا کرو کچھ زیادہ اوور تھنکنگ کرنے کی ضرورت نہیں
ہاں بس میری یہی پرابلم ہے کہ میں زیادہ مطلب بہت ہی جلدی دوسروں پر بھروسہ کر لیتی ہ نا بس وہیں پہ دھوکا مل جاتا ہے
صحی کہہ رہی ایسا میرا سب بھی کئی بار ہوا ہے جلدی سے کسی پر بھروسہ کرنا نہیں چاہیے یہ دنیا بہت بیکار ہے مطلب یہ ہے خود سے کنٹینیو کرنا پڑے گا نا کیونکہ ابھی کچھ مل نہیں رہا چالو بھائی
ہاں بار بار یہی چیز تو مجھے ہرٹ کرتی ہے
ہم لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا وہ دل سے سوچتی ہیں دماغ سے کم سوچتے ہے نا تو ہماری عادت ہوتی ہے ہم سے کسی نے بہت اچھے سے بات کر لیا پیار سے بات کر لیا دو شبد اچھے بول دیا دو ورڈس الفاظ محبت بنےے بول دیا تو ہمیں لگا یہ سامنے والے کو تو ہماری بڑی فکر ہے اس اب اسی پہ دنیا شروع اور اس سے دنیا ختم بٹ ایسا ہوتا نہیں سامنے والا پرسن اس آج کے دور میں صرف آپ کے جذباتوں کے ساتھ کھیلے کون کھل کے نکل جائے گا اور ہم کچھ کر نہیں پائیں گے اس لیے ہمیں آج کے دور میں دل سے ک دماغ سے سوچنا پڑچاہے کیا سوچتی ہووں صحیح کہہ رہی ہوں کہ نہیں
ہاں تمہاری باتیں سکون دیتی ہے مجھے
اور بتاؤ گھر پہ سب لوگ ٹھیک ہے نا
ہاں فی الحال ٹھیک ہے
ک نا خالی ہے
ہاں ابھی کھایا ہے اور ابھی تھوڑا کھیل رہی ہوں کھانا کھا کے
جچ اچھا کیا کھایا کھانے میں
ہاں اور آپ بتائیے
کھانا تو میں نے بھی کھا لیا ہے ابھی میں نے چھوولے بھٹورے بنائے تھے تم نے کیا کھایا
بس وہی سبزی روٹی بنائی تھی ہلکا صحی تو بس وہی کھیا
گرم پڑ رہی ہے آپ
بہت زیادہ گرمی تو پوچھو نا آپ اتنی تیز ہو رہی ہے
بہت بری کنڈیشن ہے گرم میں کھانا بھی نہیں دکھا جا رہا ہے بھائی صرف پانی صرف پانی صرف پانی میں تو اب کیا کرتی ہوں کہ چوبیس گھنٹے میں ایک ہی بار کھانا کھا پا رہی ہ وہ بھی ایک روٹی سے زیادہ جا نہیں رہی ہے اس سے طبیعت اور خراب ہو رہی ہے
ہاں بس سب کا یہی حال ہے ابھی پانی سے زیادہ کام چلانا پڑ رہا ہے نا کھانا تو نہ بھی کھاؤ تو چلتا ہے لیکن ہر ایک دو منٹ میں تو پیاس لگ ہی جاتی ہے
اچھا میرا پتا ہے کیا ہے میں پانی کم پی پاتی ہوں ایسا کیوں ہے میرے ساتھ میں میں پانی موسٹلی بہت کم پیتی ہوں جب کھانا پیاس لگتی ہے مجھے سے بٹ میں پانی نہیں پی رہی ہوں ایسا کیا وں ہے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کیسا
ہاں یہ کچھ پرابلم ہوتی ہے ہمارے اندر تو بٹ پانی پینا ضروری ہے من مار کے پانی پینا پڑتا ہے ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ پانی کی کمی سے ہی ساری بیماریاں پھیلتی ہیں
صحیح کہہ رہے ہو یار آج سے میں ا گلوکونڈی بھی منگوایا تھا اس کو گھول کے پی لے اور سادہ پانی مجھے اچھا نہیں لگ رہا آج سے میں نا ایک بناؤں گی کہ مجھے دو سے تین لیٹر پانی پینا ہی پینا ہے ہے نا مجھے بھی پانی پینا چاہیے کیہ مجھے ویک ویکنیس فیل ہو رہی ہے اور پانی کی کمی صحی فیل ہو رہی ہے مجھے سا فیل ہو رہا ہے
بٹ پانی پینا چاہیے ہاں فی الحال تو سب ٹھیک ہے ایسا کچھ نہیں ہے بس تھوڑا گرمیوں کی وجہ سے چل رہا ہے ایسے
چلو میں شام کو تم سے ملتی ہوں ہے نا گھر آؤں گی آج شام کو سات بجے ٹھیک
ہاں ٹھیک ہے بالکل اوکے اوکے بائے